ہیلو
ہاں جی وعلیکم السلام
جی کیسے ہیں آپ
بہت بڑھیا
جی جی میں ابھی جب خیریت سے اور فرمائے کیا کر رہے تھے آپ
کیا میم بولیے
جی جی کیا کر رہے تھے آپ
نہیں بیٹھے ہیں
اچھا اپ کو کہ اج کا ٹائم پہ گھر میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کی انسان کیا کرے دیکھیے ہماری طرف ابھی کل دھوپ تھی اور آج کل بارش تھی سوری اور آج صبح ہی بارش تھی لیکن اچانک سے سورج نکل ایا اور اتنی زیادہ گرمی ہو گئی پہلے سے زیادہ گرمی ہوگئی ہے آپ کی طرف کیسا ہے ماحول گرمی کا
ہمارے یہاں پہ کل دھوپ ہو رہی تھی آج بارش ہو رہی ہے
ارے ہمارے یہاں الٹا ہے آج دھوپ ہے اور کل بارش تھی جی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کل ہماری طرف اتنا اچھا اتنا بہترین موسم تھا کہ وہ کیا فرمائے اتنی رحمت تھی اللہ کی کل لیکن آج دھوپ ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس کہر سا ہے قدرت کا کیا کر سکتے ہیں ہم دیکھ کہ اتنی گرمی ہے اب جھیلنا پڑتا ہے گرمی کو بھی اب کچھ کار دیکھیے اس کا ہم لوگ بھی ہیں دیکھیے جیسے ہمارے دیش میں اگر ہم دیک کہ ہمارے شہروں میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پیڑ وغیرہ کی کتنی کمی ہے پیڑ لے لیجیے آپ پودے لے لیجیے کتنے زیادہ کم ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو پردوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا فش ہے جی جی وہی تو ہم آپ سے فرما رہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ شاید اس کا کن گرمیں کا بڑنے کا کارن جو بھی ہے وہ یہی ہے پردوشن ہو گیا اور پیڑ پودوں کی کمی ہو گئی دیکھیے اگر پیڑ پودے زیادہ ہوں گے تو پردوشن کہیں نہ کہیں پھر کم ہوگا لیکن اگر پیڑ پودے اس کا متلب پردشن تو جہاں ایک روپیہ پردوشن ہوگا وہ پانچ روپئے دکھائی د یگا ہمیں لیکن اگر پیر پودے زیادہ ہوں گے تو وہ ایک روپئے کا اٹھنی دکھائیے گا ہمیں دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیڑ کاٹ دیتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں دیکے دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جتنا ہو سکے آپ پیڑوں کو کم کاٹے پیڑوں کو تھوڑا دھیان رکھیں پیڑوں پانی دو اور خود بھی پیڑ لگائے ہے نا
صحیح ہے
لیکن بہت سے لوگ نا دیکا ہوا نا پیڑ لگاتے نہیں ہیں کاٹ دیتے ہیں اور شہروں میں یہ بہت کومن ہے دیکھیں گے اگر آپ پروڈ آپ کو کیی بار ایسا ہوا کہ گلی میں روڈ میں آپ کو ایک پیڑ نہیں دکھے گا
ہاں یہ تو
نہیں گرمی اگر انسان گرمی میں بہت زیادہ گرمی میں پیڑت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کہیں مجھے روڈ پہ چل رہا ہوں مجھے گرمییا لگ رہی ہے کہیں کچھ دکھ جائے بندہ پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے تو شہر میں آپ کو ایک پیڑ نہیں دکھے گا وہیں اگر آپ گاؤں کی طرف جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو اتنی ہریالی دکھے گی
گاؤں میں تو بہت سارے پیڑ مل رہیںے پیڑ ہیں اور گرمی بھی گاؤں میں تھوڑی کم شہر کی وجہ سے کم ہوتی ہے
کیونکہ دیکھیے نا ہاں کیونکہ گاؤں میں جو ہے پیڑ ہے اگر تھوڑی سی ہوا چلے گی نا تو پیڑ اس ہوا کو تھوڑا بڑھا دیں گے اور وہ بڑھتے پڑھتے وہ بڑھ جاتی ہے
ہاں
اور شہروں میں اگر دیکیں گے نا تو وہ پیڑ ہی نہیں ہے تو ہوا جہاں سے ایک روپے کی ہوا آ رہی ہے وہ تے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس سے بھی کم ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں نہ اس کا بہت فرق پڑتا ہے اور دیکھیے شہر میں جو ہے آبادی زیادہ ہے پردوشن زیادہ ہے اور ہم گاؤں میں جائیں تو گاؤں میں دیکے پشن کم ہے گاؤں میں بہت ایک خاص بات گاؤں کی بہت زیادہ پتا ہے کیا کہ اس میں ہر گھر میں آپ کو پیڑ ملے گا
ہاں یہ تو ہے
ہر گھر میں اگر آپ شہر میں دیکھیں تو کئی ایک محلے میں آپ کو پیڑ دیں کئی محلے میں تو پیڑ بھی دکھے گا بھی نہیں آپ کو وہ گندگی میں جو گندگی ہوگی وہی جو اگے بھی ہوں گے وہی اگے بھی ہ گے مطلب ایک پراپر پڑ اگر دیکیں گ تو شہ میں آپ کو پیڑ دکھےا بہت گندگی والا مطلب کہیں گندگی ہو رہا ہوو کوڑا پھینکے ہوں گے وہیں پیڑ اگا ہوا ہوگا کچھ ایسا ماحول دکھتا ہے میں شہر میں لیکن اگر ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو گاؤں میں اتنی صفائی سے لوگوں کو یہاں پیڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں پیڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے آس پاس کتنی صفائی ہوتی ہے جیسے مان لیجیے کوئی پرابلم ہو ب پیڑ ہے آپ گرمی لائٹ نہیں آ رہ توپ پیڑ کے پا ج کے بیٹھ سکتے ہیں اور پیڑ سے بہت فائدے بھی ہوتے ہیں دیکے نا ہمیں جو ہے تھوڑا وایو ایک دم فریش ملتی ہے ہمیں فریش ملتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں نا شہر میں تو ہے ہی نہیں پیڑ
پروش تھی کو
پردوشن جو ہے اور بڑھتا جا رہا ہے
جی جی بالکل کیونکہ میڈم جی کیا ہے کہ ایسا ہے کہ لوگ اگر جیسے کہ فیکٹریاں کھول دیتی ہیں پڑ کو پیڑ پودوں کو کاٹ کر کے فٹری تو بول رہے تھے ہیں تو ہاں جی میڈم تو کیا ہوا فیکٹریوں سے جیکسے کہ کچرا نکلے گا
بالکل تو کہاں جائے گا وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جی جی بالکل بالکل کہاں جائے گا صحیح فرما رہے آپ اور دیکھیے کچھ اس کا یہ بھی ہے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں تو اس کا دھواں ہو گیا آپ وایو پردوشن لے لیجیے آپ دونی پردوشن لے لیجیے پردوشن تو کئی طرح کا ہوتا ہے نا اب ہم اگر ایک بات کرتے ہیں پردوشن کی تو دیکے کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اب کئی تو ریسائیکل ہو جاتے ہیں کئی کوڑا کر کر ریسائیکل ہو جاتا بوٹل ہوگے لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو ریسائیکل نہیں ہو پاتے
جی
اب دیکھیے پلاسٹک والی پنی ہے ہماری سرار نے بھی کچھ ٹائم پہلے بند کر دی تھی کچھ دن تو بند رہا ہی تھی وہ بہت اچھا فیصلہ بھی تھا دیکھے ہمارے لیے اب اب د کے گھر میں گائےیں ہیں اب وہ کہیں جاتی ہیں باہر گھومنے مطلب کوئی روٹی پھینکتا ہے تو وہ آٹے پنی میں پھینک دیتا ہے آٹا ہو گیا پنی میں ہی پھینک دیتے ہیں پھر گائے وہ پنی کھا لیتی ہے اس میں روٹی ہوگی اس تو جانور ہے خود کو نکالنا آتا نہیں ہے تو وہ ایسی کھا لیتی ہے اب وہ کھا رہی ہے تو اس کا جو جو اس کا ملک ہے وہ تو خراب ہو رہا ہے نا لیکن اس کا ملک کا یوز ہم ہی لوگ کر رہے ہیں نا تو ہماری صحت کے لیے وہ ہانیکارک ہے
جی جی ار پتا ہے جیسے گھیا گائے مر جاتی ہے تو ان کے پیٹ میں اتنی ساری پنیاں نکلتی ہیں کہ جیسے کہ وہاں سے کہیں کچرا سے اھا کر کے ڈال دیا ہے
بالکل دیکھیے وہی بات ہم سے فرما دیتے ہیں ابھی بالکل کیونکہ دیکھیے نا وہ چیز اس کے جو ملک ہوتا ہے جس کا ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس میں نقصان دیتا ہے وہ نقصان تو ہمیں ہی کر رہا ہے اور گائے مات کو بھی کرتی کی وہ تو پوجنی ہوگ ہوتی ہیں تو ہم اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑا گائے کو تھوڑا ایسا مطلب گائے بھی ہو کوئی بھی جانور ہو مطلب پنی ز ہم میں کم کری پنینے جو ڈیائ کروں نے بہت زیادہ ائم لی
جی جی جی جی جی جی نہیں انسانوں کو جاگروک ہونا چاہیے کیونکہ اپنے گھر سے سو ہ کپڑے کا وسہ لے کے
ہاں یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بیچ میں دیکھیے نا سرار نے جب تھیلیاں پولاتھیین بند کی تھی تب تو بہت جاگروک ہوئے تھے لوگ سب لگوں نے یز کرنا بند کر دیا تھا لیکن وہ چیز بس کچھ ٹائم تک ہی سیمت تھی میرے حساب سے
جی بالکل بالکل ہے
نہ بس کچھ ٹائم تک ہی ہوا شاید پندرہ یا بیس دن یا ایک مہینہ یا ایک ہفتہ اتنا ٹائم ہی چلا بس وہ اس کے بعد وہ اچانک سے بند ہی ہو گیا پھر سب لوگ پورا تھیین پی آنے لگے سبزی لینے جانا ہے آلو گوبھی جو بھی گھر میں آ رہا ہے پنی میں ہی آ رہا ہے
جی میڈم بالکل بالکل آپ کی سوچ بہت اچھی ہے
دیکے نا آپ وہی پنی ہم باہر پھینک دیتے ہیں پھر جانوروں کو نقصان کرتے ہے تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ شاید اتنا نہ کرنے کی اس پہ ہم کہہر کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ نقصان ہمیں دینے والا ہمیں د رہا ہے تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اس چیز کا جتنا ہوسے کم یوز کرنا چاہیے پہلی بات دیکھیے نا کپڑے کے تھارے نئے ڈیزائن کے آ گئے ہیں اب تو توسو کہیں بھی لے کے نکل جاؤ سبزی لانی ہے آلو گھر اگر ہم گھر سبزی سامان لاتے ہیں پنیا بھی تبھی ہم پنی سہ کی دیتے ہیں تبھی تو ہم پنی پھینک دیتے نا آلو گ اورم پیاز لاتتے ہیں پنی ایک دم پنی جو ہے پنک دیتی ہے آلو پیاز تو گھر پہ آ گئے میرے کام ختم ہو ہمارا تو اگر ہم کپڑے کے تھلی م لائیں گے تو دیکے اب جو دکاندار کے دو پیسے بچیں گے اوپن نہیں رہائے گا کم جو پ کم لائے گا تو دو پیسے بچیں گے اس کے بھی اب پنی دسے گ انہیں بہت ٹائم لے دیا تو کمی ہو کریں گے تو اتنا اچھا بینیفٹ دےا ہمارے لیے بھی ہمارے جانوروں کے لیے جس کا چیز ہم یوز کرتے ہیں گائے ہے بھینس سے ہم لگ مل کے اس کا یوز کرتے ہیں
جی جی میم بالکل بالکل
وہی دیکے ہماری ہیلتھ کے لیے ہم اپنی ہیتھ کھلو
جی
کر رہے ہیں س پ چیز کو کہ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے یہ تھوڑا سا اب ایک بات ہم نہیں اور کہیں پیڑ پودا لی تو سوچتے کہ تمہارا کیا مطلب ہے جاگروک ہونا پڑے گا بالکل دیکے ہمارا انڈیا ہمارا یہ ہم خود کو صاف رکھ رکھیں گے ہم کچھ پیڑ پودے لگائیں گے تو ہماری ہی سوستھ کے لیے اچھا ہے آگے اھی آب اگر اتنے کم ہے پیڑ پودے جب آگے بچے ہوں گے تو ان لوگوں کیا دکھے گا کچھ بھی نہیں سمجھ رہےپ ابھی تو چلو اتنا ہے کہ چلو
جی جی جی
تو وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے جو بھی رشتے داروں نے پیڑ پودے بچائے ہیں نا
اس سے آگے بڑھانا چاہیے میم
بالکل بالکل صحی فرما رہے اب یہ جو جو کہہر کرا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہے ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے
کیونکہ پیڑ پودے کاٹ دیں گے تو وہاں کئی پرکار کے جیو جنتو ہیں چیون کے آواز ہی نشٹ ہو جائیں گے
اور ایک چیز مجھے یاد آیا جیو جنتو سے بالکل پہلے نا جیسے ہاں جی جی پہلے نا صبح صبح کے ٹائم پہ آپ دیکھتے ہوں گے تو پ طوط ہو گئے چڑیا دکھتی تھی بہت ساری طط چڑیا دکھتی ہ لو توتے چڑیا دکھھی نہیں رہیں کیوں کیونکہ پیڑ ہے ہی نہیں تو وہ کہاں جا رہی ہے وہ سب جہاں پیڑ ہے وہیں جا رہے ہیں
چھوٹی چھوٹی چڑیاں آتی ہیں تو وہ ریڈیشن سے ہی ختم ہو گئے نہیں ج فائیو جی آ گیا سکس جی آیا ریڈینس ہے ن ہو چڑیا تو
بالکل دیک کہیں نہ کہیں قہر بہت زیادہ ہو رہا ہے قدرت سے دیکے پیڑ پودے یہ سب جو ہے ہمارے جانور جیو جنتو سب کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے بہت کہ دیکھیے وہ چیز ہم بھی کھیل رہے ہیں ہمیں پتا نہیں لگ رہا ابھی لیکن جب ہماری جنریشن آگے بڑھے گی تو اس کو پتا لگے گا
جی بالکل
اب تو تھوڑ بہت پیڑ ہے مطل دیکھی نا ابو اپنے برت ڈے پارٹی وغیرہ کرتے ہیں ایننیورسری پارٹی برت ڈے پارٹی کتنے کتنے پیسے اس میں خرچ کر دیتے ہیں اگر آپ پیسے خرچ کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ایک پیڑ بھی لگاؤ اپنی اینیورسٹی پہ پیڑ لگا دو اپنے برڈے پہ ایک پڑگا دو اپنی ایننیورسری پی لگا دو اپنے برڈے پ ایک پڑ لگا دو پیسے تو خرچ کچھ ہوئے نہیں آپ کے بلکہ ہمارے دیش کو اچھے پیڑ ہمارے چھوڑو اپنے لیے ہی لگا لو آپ
نہیں لگائیں گے وہ تو کیک کاٹیں گے
بالکل دیکھیے نا اتنے اتنے پیسے نہ ویسٹ کر دیتے اپنے کہ کیک لاؤ پارٹی کرنی کرنا ہے وہ کرنا ٹھیک ہے وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے کرنی چاہیے لیکن اپنے گھر کے لیے آپ پیڑ لگ لگا لو کسی اور کے لیے مت لگاؤ آف کورس بٹ اپنے لیے لگا لو اپنے گھر کے لیے لگا لو آپ تو وہ بہت بہت اچھا ہے بہ فائدے مند کرے گا پر لوگ کو جاگروک کرنا پڑےا دیکن کوئی جاگروک جلدی سے ہونا نہیں چاہتا اور جہاں تک بولے گ پیڑ پودے پیڑ م کاٹیے یہ نہیں چے تو بیں گے کہ میں کیا مطلب اپنے کام سے کام رکھو تم تمہیں تھ تمہارا تھوڑی کاٹ رہ ہیں تو بس لوگ جاگروک نہیں ہوتے اس چیز کو لے کے کیس یہ بہت جی یہ بہت گمبھیر ما قدرت جو ہے بہت ایک اللہ کی دین ہے جس میں ہم خراب کرے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں وہ بہت نقصان کر رہی ہے ہمیں تو تو ابھی پت نہیں لگ رہا ہے لیکن ن جنریشن آگے بڑھے گی اس کو بہت پتا چلے گا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ سے لگ کرتے ہیں دوبارہ کال
جی جی میڈم بالکل آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا میڈم
جی جی آپ سے ٹھیک ہے شکریہ خدا
میں لاسٹ میں ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے خدا حافظ
ہاں جی